ہاں جی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے السلام و علیکم
وعلیکم اللام
اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے بڑھیا بھائی کر رہی ہیں
ہاں کانا کھا
ہو جیا کھانا بھائی
ہاں کھانا ہو گیا ہاں ہاں بائی جان ہو گیا
امی ابو سب کہہرییے تھ ہیں
ہاں آپ کے وہاں سب کہہ رہے تھے
ہاں سب پری ہےتے ہیں بھائی اور کیسا کیا ہے پاتاور کیسا ہے کچھ
ہاں موسم کیسا ہے آج
آج موسم تو بہت اچھا ہے اب شام کے ٹائم تو لیکن دن میں تو بہت گرمی تھی نا بھائی
گرمی تھی
ہاں واتور بہت خراب چل رہا ہے اس لیے تو کہیں موسم کا کوئی تال مل نہیں بیٹھ رہا ہے بھائی
اچھا ایسا ہے کیا یہ ہمارے یہاں تو موسم اچھا ہے بارش پڑ رہی تھی ابھی دھیمی ہو گیا کوئی
اچھا ہمارے یہاں تو ابھی آئی بارش تھوڑی دیر پہلے اور دن میں تو بہت گرمی تھی واتور بہت خراب تھا بھائی بہت کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں پیڑ پودے ہیں جو وہ ان سے واتور شھ مل نہیں رہا ہے کم ہو گئے پیڑ پودے اس لیے
کہاں سوکھ گئے ہو گئے ہیں
ہاں سوکھ گئے ہیں بہت بہت لوگ بھی ہیں جو بھی کٹوا دیتے ہیں پیڑ پودوں کو باتڑ اشھ کر رہے ہیں ایسا کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہیں جنتا بھی بہت بھائی
وہ کہاں سوچیں گے وہ خالی دیکھتے ہیں ہمارے پیڑ بڑے ہوئے ہیں ہم کاٹیں گے پیسے آئے گے پھر ن لگائے گی پھر ن لگ لگاتے ہی نہیں وہ
لگاتے نہیں ہے بند چلو ایسے چل جاتا ہے دو پیڑ کاٹ رہے ہیں تو چار پیڑ لگا دو نا
ہاں وہ کہاں لگاتے پھر ان کو ویسے ٹائم کہاں ملتا ہے ان کو لگانے میں ہاں
سے تو بھائی بہت سسٹم خراب چل رہا ہے پردوشن ہے جو بہت پھیل رہا ہے نئی نئی بیماری آ رہی ہیں بہت سسٹم پھیل چل رہا ہے اس ٹائم تو جنتا ہے جو کچھ سوچ ہی نہیں رہی ہے اپنا ھ اپنے کو بھی ترنت سھ رہ پا رہی ہیں کہ ہم
ہاں اسے پھر پانی پہ سب پہ دوا پڑتا ہے نا
ہ ہاں ہم ہم تو خود ہیں نا ہم تو خود پیڑ پودے لگاتے ہیں خود باغیچہ لگا رکھا ہے گارڈن ہے جو لیکن اور ہے جنتا میں اور نہیں لگاتی
ہاں ٹھیک ہے ایک دو گھر والے لگاتے ہیں یا دس گھر والے لیکن جو باقی بچے ہیں وہ تھوڑی لگاتے ہیں
ہاں بائی تو جبھی تو باتور س د ہو رہا ہے کیمیکل کی چیز چل رہی ہر چیز پسٹ فڈ ہے جو سب مطلب نیگیٹیو نگیٹو پہ بہت دھیان د رہے ہیں ب ہ کوئی یہ تو نگیٹو کو بہت اسپٹ کر رہا ہے لیکن شھ چل رہا ہے گ ہمیں کیا کس سے آنے سارے گ کیا چیز ہے
میری ایک بات سنو ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے
ہاں
جس کو فائدہ مل ہاں ہاں جس کو فائدہ مل کہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے
یہی تو سسٹم ہے یہ نہیں پتا کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اتنا سوچ ہی نہیں رہا ہے کوئی انسان ہے جو فاسٹ فوڈ پر بہت دھیان د رہا ہے چاہ مہنے بر کریں کیا ہے شھ کھانا کھائیں گے تو بہت آگے چلے گی زندگیاں جو چالیس سال میں ختم ہو جائیں گی
ہاں وہ آگے کا سوچ ہی نہیں رہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بس بعات ختم
گڑی بازی ہے یہ بہت ایک گھر میں چار چار گاڑی ہے دس دس گاڑی ہے کچھ سوچ کہ سے واو پردوشن پھیلا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کی کمی آ رہی رہی یہ پیٹرول ہے جو منگی ہو رہی ہے ڈیزل ہے جو مہگ ہو رہا ہے پردوشن پھیل رہا ہے لیکن
ہو رہا ہے آج کل
ہ ہاں یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ان پہ بھی نہیں دند رہے سب کیمیکل ہیں سالے ان پہ کچھ اس سے تو بڑھیا دودھ خریدیں ان سے پیئے ساٹ کی پلا آتی ہے مان کے چلو لیکن اس سے دودھ پی لیں تو بہت اچھا رہے گا نا
ہاں اس سے فائدہ بھی ہے دھ سے جو والے ہم پیتے ہیں نا ایک کولڈ ڈرنکولڈ ڈرنک ہاں اس میں پتہ نہیں ہے کیا ملا کے ہے کیا ڈالا ہے اس میں سے بیمار ہو جاتے ہیں ہاں
استتی بہت خراب ہے جنتا کی لیکن کیا سوچ ہی نہیں رہے کچھ ہربندہ سوچے کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو بہت است شامل ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم اچھے چل رہے ہیں
ہاں تم ایک بات سنو پہلے جو پانی ہے پانی زندگی ہے ہمارے جسم کا سب ت فیضد حصہ پانی سے بن ہے ہم پانی کے بغیر تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اور ہم ہی اس پانی کو پلوشت کر رہے ہے
ہاں اس پانی کو درپیوگ کر رہے ہیں
ہاں پانی بہت ہی ضروری ہے آج کل کیونکہ کھیت ویت میں لگتا ہے نا
ہاں بھائی کسان کو تو بہت ضروری ہے پانی
ہاں ہم یہ سوچتے نہیں ہے ہاں اس کو دوشت کر رہے ہیں
درپیوگ کر رہے ہیں سرپیگ تو کر ہی نہیں رہے ہیں پانی کا س شھ طریقہ سے کہاں بھائی لمٹ کا پانی پھیلائ ہاں
ہاں پینے والا پانی نہیں ہاں پینے کے لیے پانی بچا ہی نہیں ہے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے جو نل ول سے آتا ہے ندی ودی سب گندے کیے ہیں ہم نے
بھائی ستر پرسینٹ تو کھارا پانی ہے تیس پرسینٹ ہے جو میٹھا پانی ہے تیس پرسینٹ میں سے وہ بھی ستر پرسینٹ بھی مل رہا ہے
ہاں
لیکن سدووں کوئی انسان کرنا ہی نہیں چاہتا
ہاں جب ہم اسی پانی کو صاف نہیں رکھتے اسی سے ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں
ہاں
اور جب پانی ہم اتنا ضائع کرتے ہیں اسی سے ہمارے پیڑ پودے جل جاتے ہیں
ہاں یہی پانی تو ہے
ہاں ہمیں پانی کو کو بچانا چاہیے
بہت اچھا رہیں گے اگر اس پانی کو بہت بچاؤ کریں گے تو لیکن پانی کو بچانا نہیں چاہتا ارے یہ پانی اب تو یہ نہیں تو پہلے کھینچو وغیرہ تھے ویسے ایڈ پمبو ان سے چلاتے تھے لیکن اب تو صبر ڈال دی ہے ان سے ھ ہے توذریہ پا بھائی اس کو مانتے ہیں لیکن اور لوگ ہیں جو اس کو سوچ ہی نہیں رہے اس چیز کو
ہاں اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کو دینی چاہیے صاف
ہاں سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے بھائی یہ اس سے یہ ہانیکارک ہوتا ہے اس کو اتنا نہیں پھیلائے پانی ہماری زندگی ہے اس کا س سادی بھیگ کریں دروی ب گول نہیں کریں نہیں تو ہم سب لوگ مل کر اس کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اپنے اپنے کریں گ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا بھائی
ہاں پانی سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں ہاں گھر صاف کرتے ہے بجلی بھی پانی سے ہی بنتی ہے جی
ہوں سب چییں جو پانی سے ہی ہوتا ہے بنا
اگر اگر پانی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا
بالکل کچھ نہیں بھائی زندگی ختم ہے ہماری بڑ
ہاں کوئی فصل نہیں ہوگی کوئی زندگی نہیں ہوگی اس لی وانی بچا ہ
پانی تو بہت بچانا چاہیے پانی کا بچاؤ تو ہاں مل
یہ سب کے ذمہ دار بھی ہمامی
آام ہی ہے سب چیز کے ج ادارے جو ہمیں ہی لوگ ہیں کوئی اور نہیں ہے یہ ہم ہی کر رہے ہیں
ہ ہم ہم نلک چھوڑ کے رکھ جیتے پھر جاتے ہیں کئی پھر ایسے ہی پانی ضائع ہوتا ہے
آئے س چلا جاتا ہےوئے س نالیوں بہ رہا ہے کوورا چل رہا ہے بیسن بھی ہوں
ہاں
اس کا تو یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں آگے چل کے اور یہ بہت نقصان دائک رہے گا آگے چل کے ہماری زندگی بھی ختم ہو لے گی
ہاں آگے تو ہم پانی نہیں ملے گا نا
ہاںے پانی بچے گا ہی نہیں بہت ہوں
ہاں تو پھر انسان کیسے بچے گا
کیسے بچے گا کیسے زندگی چلے گی ابھی تو تو سٹ سال پہ عمر آ گی سٹھ سال پہ ختم ہو جاتا ہے بندہ پہلے تو بہت ایک سو دس دس ایک سو بیس بیس سال چلتے تھے لوگ امی ابو جانا ہے وہ ایک سو بیس سال سال تک جیتے ے پہلے
ہاں
اب تو ساٹھ سال پہ ہی بڈھے ہو جاتے ہیں سب چلے جاتے ہیں
ہاں
اس کا تو یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے بھائی وہ نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا
ہوں
اور پیڑ پودوں کو تو بہت دھیان رکھنا چاہیے ہمارا واتور بہت اشھ ہو رہا ہے نا بھائی
ہاں ہمیں ایک چیز کرنا چاہیے نل بند رکھنی چاہیے اگر کہیں۔ پہ لییکیج ویکیج ہوگا نایک کیج ویگیج ہوگا پانی کا وہ بند کرنا ہے ہمیں بالٹی استعمال کرنی ہے بکٹ استعمال کرنا ہے
ہاں جی
کمپ ہاں جتنا ہم کو ضرورت ہوگا نا اتنا ہی پانی ہم کو لینا ہے
بنا ضرورت کہ کیا کریں ہیں پانی کا ویسے ہی نالیوں با دیں گے تو بہت نقصان ہی ہے
ہاں ہمیں بارش کا پانی جمع رکھنا چاہیے ج
ہاں اس کا اپوگ ش اس کو جمع رکھ رکھنا چاہے ان کو بہت سسٹم سے رکھنا چاہیے بھائی جان
ہاں ہ ہمیں جو سبزی ہے نا وہ برتن میں کسی میں دھونی چاہے کیونکہ پانی کم ضائع
ندیوں میں آتے ہیں جو وہ پانی ہے بہتے ہیں جو اینگڈ بنوا دی ہیں ہوں
اوکے تو چلیے ٹھیک ہے ہاں اللہ حافظ
خدا حابھ گ